پلا رہی ہوں اب گھر والے اب گھر ماما بھی آ گئی آپ اتنا چلا کیوں رہے ہو
ہوں
خدا کی قسم
ڈراما کیا تم نے میری ٹاسک کے ساتھ
خدا کی قسم میں چلا رہی تھی بس
میوٹ رکھ کے چلانا
اس میں میوٹ کہاں سے رکھتے ہیں اس میں تو اس میں تو وہ آپشن ہی نہیں ہے کیا ہوا آپ کو
چلو چائے پی
ہاں جی میں نے پیا
ہو گیا نا اور ایک ضایع
اب دیکھو یہ بھی نیٹورک کا قصور ہے میرا تو نہیں ہے نا کوئی نہیں میں واپس میں واپس کروں گی نا آپ کو تو آپ کو برابر ہی آ جائے گی او ہو ہو ہو مجھے آج پھر سے پین ہو رہی ہے
گرمی ہے نا
ہاں مجھے بھی لگتا ہے گرمی کی وجہ سے اور سناؤ
چائے پی
ہاں جی چائے پی
اور کیا کر رہی ہو
بس آپ کے ساتھ بات اور فین کے نیچے ہوا کر رہی ہے
پھر تو زیادہ ہی گرم ہوگا
گرم تو بہت ہے
فین کے فین کے سامنے بہت زیادہ ہوتا ہے جب
ہاں نہیں ابھی کولر ہے نا میں وہی اسٹارٹ کروں گی وہ اندر پاپا کے روم میں ہے اب ہم وہی ادھر جلائیں گے بھیا نے بولا تھا لیکن میں ہی نہیں مان رہی ہوں نہیں یار اب دو تین مہینے کے اپ ساب
وہ پھر ونٹر میں بھی یوز ہوتا ہے نا
نہیں نہیں میں نہیں مان رہی ہوں میں نے اسے بولا اپنے کے کمرے میں میں اگر لگانا ہے تو لگاؤں اس نے بولا نہیں ادھر لگاؤں گا میں نے بولا نہیں
ادھر ہی لگانا سب لوگ ادھر ہی بیٹھتے ہیں تو ادھر ہی لگانا بہتر رہے گا
بایا اگر میں ابھی بولوں بایا کو تو وہ لائیں گے لیکن میں ہی نہیں مان پتا نہیں اسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے میرا میں نہیں مان رہی
کولر لگ اے سی لگانا تو پھر وہ ونٹر میں بھی کام آتا ہے نا
ہاں وہ تو آتا ہے اور کیا
پھر
بایا نے بولا تھا پتا نہیں مجھے ہی کیا مسئلہ آیا اس کے ساتھ
کتنے میں آتا ہے وہ
پچاس ساٹھ ہزار میں آئے گا
اسٹارٹنگ کہاں سے ہے
وہ تو مجھے نہیں پتا وہ مجھے نہیں پسند میرے ماموں نے لایا ہے اس سے لگوایا ابھی میرے ماموں نے لگوایا
کتنے میں لگوایا
ساٹھ ہزار کا
ساٹھ
سکسٹی
اف اف اف بڑا مہنگا ہے
ہاں اسی لیے تو میں بایا کو وہ بھی بات نا میں کہتی ہوں بایا
وہ چیز بھی اچھی ہے نا
ہاں چیز اچھی ہی ہے لیکن مہنگا بہت ہے اور
وہ چیز مہنگی نہیں رہتی جس پہ انسان آرام کرے
وہ تو بات صحیح ہے لیکن دیکھو مسئلہ کیا ہے یہاں پہ ہم اگر ہمیں مکان بھیجا ہوتا نا تو بات الگ تھی لیکن ابھی ہم نے مکان بھیجا نہیں یہاں پہ آتا ہے فلڈ پھر ان چیزوں کو اٹھانا ٹھیک بات نہیں ہے
فلڈ تو آئے گا فلڈ تو کسی بھی جگہ آ سکتی ہے میں کہتا ہوں کسی بھی جگہ آ سکتی ہے اس میں کیا ہے
پھر بھی کچھ کچھ جگہ سیف ہے اس وجہ سے ہاں اللہ کے چاہنے سے کچھ بھی ہو یہ تو بات صحیح ہے
احسن آیا
احسن کہاں وہ تو ہو ہی گیا گا وہ وہاں رو رہا ہے نہیں بیٹھ رہا ہے کل دن بھر اس نے ماں کو تنگ کیا ہے پھر میں اسے ویڈیو
تو رسنا تھا وہی پہ اپنے پاس اس کو
اس کا دادو ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہا ہے اس
وہ نہیں مانتا ہے
کیوں
اس کو بہت پیار ہے اس سے
بچے کو بھی ہونا چاہیے نا دادو کا پیار کیا کرے
اس کا بس چلے تو وہ موسی کو ہی بند کرے گا گھر پہ
اور جانا تھانا
وہ مجھے کتنے ناموں سے بلا رہا تھا ماچھو ماچھی مچھلو پتا نہیں کیا کیا میں کہتی ہوں آپ نے مجھے ہزار نام رکھے
آپ کو جانا تھا ادھر ہی پھر
کرنا کیا ہے مجھے وہاں پہ بہن کے گھر پہ رہتے کیا ہوا آپ کو
انسان کے ساتھ کھیلنا ہے اور کیا کرنا ہے
ذرا نہیں میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں جب اس کو زیادہ طلب لگے گی تو ماموں لے آئے گا اس کو میں ایک بار گئی ہوں اتنے سالوں میں بس ایک بار اس سے زیادہ نہیں وہ بھی دو گھنٹے کے لیے
بس اور کیا آپ سناؤ
بس ٹھیک میں کیا سناؤں اب یہ والا کام ختم پھر ان کو پھر کیا کرنا ہے
آج کیسا ورک ہے آپ کو زیادہ یا کم یا میڈیم اچھا نارمل ہے ٹھیک کل سنڈے ہے ہے نا سنڈے ہویا منڈے روز کھاؤ انڈے منانی ہے سنڈے یا نہیں اب سنڈے کے دن بھی جاتے ہو
نہیں آج اتنا کام بھی نہیں ہے نا تھوڑا آج کم ہی ہے جب کام زیادہ رہتا ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے سنڈے پہ کام
اچھا اور سناؤں
آج مہنگائی پڑی ہے نا بہت
بیٹی وہ اس کی ٹھیک ہوئی وہ تو ہے ہی منر جن ٹھیک ہوئی
ہاں الحمد للہ شکر روبی آج فرق ہے اس میں تو کو انجیکشن لگوان نہیں لیتے تے ہے پورا چھ سات آٹھ انزیکشن تھے
او ہو ہو ہو
اب اس کے ہاتھ میں وہ کیا کہتے اس کو مطلب وہ بار بار سوئی میں چبانی ہوتی ہے
گن کوکر اچھا ٹھیک ہے نہیں کچھ نہیں آپ کو نہیں اس کو بولا آپ سناؤ
وہ ہاتھ میں لگا کے رکھا انہوں نے
اچھا اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اور
بس ٹھیک ہم ٹھیک ہم گئے تھے نا کل میں جب کام سے نکلا تو ہم گئے تھے وہاں پے
ہمم
ماما جان کے پاس
کون کون
ہم گئے تھے تینوں
اچھا ٹھیک چلو اچھا کیا
جی دیکھو کیا ہوتا جب ہم ماما جان کو دیکھتے تو ہمارا جو حمزراج وہ مجھے لگا تھا یے بڑا ہے
وہ جب ہم ہممزراج کو دیکھتے تو مجھ لگتا ہے یے بڑا ہے ہیلو ہلو ہلو ہلو گئی آواز
کیا ہوتا ہے آپ آپ نے بولا دیکھو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہلو
ہیلو
کیا ہوتا آپ نے بولا دیکھو کیا ہوتا ہے
تھا
میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں کیا ہوتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا
سمج اچھا یے اچھا اچھا ہاں
آپ نے بولا دیکھو کیا ہوتا ہے میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں کیا ہوتا ہے ایسے بول دیا جیسے اللہ نہ کرے
جب میں نے ماما جان کو دیکھا مجھے حمزراج بڑا لگا
ہاں وہ تو ہے ہی
جب میں ہممزراج کو دیکتا ہوں تو سراج مجھے بہت بڑا لگتا ہے جب مسراج کو دھ رہ ہو تو فلک جان بہت بڑی لگتی مجھے دیکھو کیا ہوتا ہے لیکن جب میں ایک ہی ہوتا ہے سامنے تو لگتا ہے یے تو چھوٹا بچہ ہے چھوٹی بچی ہے
ہاں یے بات تو صحیح ہے
وقت وقت کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کی فوٹو آج بھی میرے پا اس کی فوٹو آج بھی میرے پاس ہے جب وہ پیدا ہوئی تھی
انسان کا بچہ پالنا بہت مشکل ہوتا ہے
یہ تو ہے
انسانات رچشن گے ویا سخ
ہاں یہ کیا ہوا آپ کو ہاں اچھا ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو ہے
اور چائے پی کہ نہیں
ہاں ہاں چائے پی چائے تو پی لی نہیں ارے آج دوسری نہیں پیئیں گے گرم خطرناک ہے آج نہیں پیئیں گے دوسری چائے گرمی نے پاگل کیا کالے ہو گئی گرمی سے
کالے
اچھا کیا اب آپ کو کام پہ اور کیا گرمی سے کالے ہو جاتے ہیں
دھوپ سے تو کالے ہوتے اس کا
اور کیا
نہیں ہوتے ہیں کالے کس نے کہا آپ سے
وہ بولو نا ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہے
نہیں جب ہوتے ہی نہیں تو کیوں بولے
اچھا ٹھیک ارے ہم اپ نا بول رہے ہیں
چلو ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں اوکے
اوکے اوکے اللہ حافظ